ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام اللام آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ سنا آپ ٹھیک ہے
اچھے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
کیا کرے ہو چائے پ ہو گیا ناشتہ ہو گیا
ہ ناشتہ تو ہو گیا آپ کا ہوگیا ہم تو بس سامان اٹھانے کی تیاری میں نے
ٹھیک اٹھایا کوچئی سامان
ہاں ہاں تھوڑا مطلب جو کوڑا کچرا تھا باہر باہر سے جو سامان ہوتا ہے نا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا اب بس صاف سامان ہے
اس کے لیئے آپ کو باہر ایک اسٹور رکھنا تھا
ہوں
اس میں ہی رکھنا تھا وہ پھر باہر واہر کا سامان
ہاں رکھا اس کے لیے باہر اصل میں تو واش روم بنانا تھا سب ہاں
ہاں
کچھ دیر کے لیے اس سامان کے لیے رہے گا مطلب وہاں واش روم کے لیے یوز نہیں ہوگا
وہاں کتنے واش رومس ہیں ویسے
الاں تو فگح ہے ایک تو نیچے ہے دو
ہاں
اور اوپر ہے چر
ہاں
پورا باہر ایک بنایا اور اوپر ہے ہال میں
جب اتنے واش روم سے باہر کا اگر تھوڑی دیر کے لیئے بند ہی رہے گا نا ہاں وہ اسٹور کے لیے یوز ہوگا اور آج تو عام طور پر باہر واش روم ہوتا ہی نہیں ہے باہر اسٹوری ہوتا ہے کیونکہ جو سارا گندا سامان ہوتا ہے وہ اسی میں رہتا ہے جو کوڑا کچرا جیسا لگتا ہے
ہ اصل میں ہوتا ہے وہی پائےدے سامان
ہاں سامان تو ہوتا ہے فائدے مند ورنہ کوئی ایسے نہیں ہوتا ہے ضائع میں کوئی نہیں ہوتا ہے
ہوں ہوں
گھر کے جو پالیتھینس ہوتے ہیں وہ تک استعمال میں ہوتے ہیں
اور کیا اگر وہ نہیں ہوں گے تو گھر کا کچرا کس
ہاں کچرا کس میں جمع کریں گے
اور آج کیا بن رہا ہے دن کے کھانے میں
آج تو ابھی دن کا کھانا ابھی ہم نے بنانا شروع نہیں کیا بس ابھی لانے جا رہی ہوں سوچا کہ دیکھ لو آپ نے کیا بنایا تو مجھے بھی تھوڑا اندازہ ہو جائے گا
میں ایک گل یہی ت س جان مھے تو سسرال وال نے گوش کا ایک پک دیا
ٹھیک چلو اچھی پ میں میں سوچ رہی تھی ہم ساگ بنائے ہاں ٹھیک اچھا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ساگ بنائےیں ہمے
جی ج تو آ بھی بنائیں گے ہمیں تو بہت سارا تھوڑا تھوڑا تھڑا تھوڑا تو بہت میں ہے لیکن میں کیسل ج گے ہم کریں گے کام ہم یہ نہیں بنائیں گے
ٹھیک وہ بھی ٹھیک ہے ہاں اچھا کیا
اور میں نے دال رکھی ہے گیس پہ چڑھا کے
دال تو ویسے سب ہی کھاتے دال کے بغیر کوئی کھانا ہی نہیں کھاتا
ہاں اوکے بالکل
اگر ساگ ہوگا تو اس کے ساتھ کوئی کھانا ہی نہیں کھائے گا
سب کو میٹھا میٹھا ہونا چاہیے
اور کیا پاگل ہو گئے نا اس کھانے کی وجہ سے ج
اور سمجھ بھی نہیں آتا ہے صبح کھانے میں کیا بنائے سب سے پوچھتے ہیں نا سب بولتے ہیں جو سب کھائیں گے اب وہ سب کون ہے وہ پتا ہی نہیں وہ سب کون ہے
اور چی تو بولتے رہتے رہس ہیچے
پھر خود ہی سوچنا پڑتا ہے کیا بنانا ہے اتنی تفریق اٹھتی ہے وہ سوچنے سے پھر بنائیں گے نا اپنی مرضی سے کچھ تو کھائیں گے نہیں پھر بولیں گے یہ کھانے میں کیا بنایا ہے ہی
اب میں نے الو صاف کر کے رکھا میاب میں نے صاف کر کے رکھے تو تب میں نے کیا تھوڑا بہت تو گوشت رکھا تھا باہر نکال کے تو لیکن وہ تھوڑا سا ہارڈ تھا وہ فرج میں فریز ہوتا ہے نا
ہاں ہاں
تو آپ وہ رکھا گیا اس کی طر آ کے
ٹھیک اچھا کیا ہم تو گوشت نہیں بنائیں گے ہمارا تو آ گوشت جلدی ختم ہو گیا
اچھا اچھ لیکن آپ اچھی بات ہے جلدی ہی ختم ہونا چاہیے ورنہ ہی تفریقہ اٹھاتا ہے
ہر ٹائم پہ وہ فرائی کیا
ہاں ویسے اس کا آیا نہیں ہوا
تو ویسے بنا کے دیا دو چار بار اگر دو دونوں ٹائم بھی ہوتا تھا کوئی نہ بولتا ہی نہیں تھا صرف ایک ہے اس کو یہ میٹ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے وہ یہی دال وغیرہ کھاتا ہے دال ساگ
وہی میں بولتی ہوں ن کہ مطلب جو فرائی کر کے ہی آپ نے بنایا ہوگا نا اس سے ضایا بھی نہیں ہوا ہوگا
نہیں اسے ضایا نہیں ہوا اسے ایک تو صاحب نے کھایا تو اور جیسے وہ رہتا ہے نا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا ویس وہ نہیں رہا سارا ختم ہو گیا
اب پورا شفٹ آپ کو کب کرنا ہے پورا شف کب کرنا ہے سب مطلب گھر والے کب جائیں گے
سر ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا جو سامان ہے کہ وہاں پہ سنبالنا ایسی تھوڑی رکھنا ہے یہاں سے اس لیا اور
نہیں ویسے تو ویسے بہت پروابلم ہوگی ہاں ہاں صحیح بات ا
کیا ب کیسچ
اچھا ایک ایک ایک روم کا لے ج نا وہاں پھر ایک ایک روم کا یا تو پہلے مطلب سارا بستر لے ج نا
اب دیکھیں گے کیا کریں گے تو لیک کرنا تو ہے اب جو بھی کریں گے کرنا ہے
ہاں سنبھال وہ وہاں تو سنبھال کے رکھنا وہاں مطلب ایسے ہی فک
ہ جب بھی تو بول رہے ہیںا
ھر بہت ٹائم لگے گا پھر سنبھالنے میں اگر آپ ایک ایک چیز کر کے مطلب پہلے ایک چیز ساری لے جاؤ گے مطلب کرواکری ہے وہ سارا پہلے ایک بار لے جاؤ گے دوسری بار لے جاؤ گے سارا بستر تیسری بار کچھ اور ایسے اگر ایک ایک ویسے زیادہ ٹم نہیں لگے گا اگر ایک سا سورا لی گے نا اگر صرف سال ب بھی مطلب یہ سمیٹنے میں رہو گی نا پھر بھی وہ نہیں حصہ مٹ جائے گا
بک س
ہ اچھا آپ کو مت پتا ہے آپ کو مت پتا ہے کوئی حکومت پتا ہے کوئی یہ بیڈ میںت ایکسچینج کر کے دیتا ہے
ویسے تو پت نہیں لیکن سنا ہے جو یہ ہوتے ہے جو نا جہاں پہ پرانی چیزیں ملتی ہے سیکنڈ ہینڈ چیزیں جہاں پہ ملتی ہیں وہاں پہ دیکھو کوئی جگہ ایسیے آس پاس متنا ہے وہاں پہ لے جاؤ
ج جیسی کتاب ہے گ ہے س س د
ہ تو لیکن وہاں پہ بہت لو ریٹ ہوتی ہے
کہاں سے
جو نا بر ڈے میں ہوتا ہے
لوری کس کی ہوتی ہے
پرانا سامان کچھ دیتے ہیں نا وہاں پہ وہ بہت زیادہ لو ریٹ دیتے ہیں خود وہ مہنگے بیچتے ہیں ل ل یہاں کا وہ لو ریٹ میں دیتے ہیں لی ہیں
رش
اس سے بہتر ہے کہ نیا ہلا اور پرانے کو ایسے رکھو
پرانے کو کہاں پہ رکھیں گے پھر وہاں مطلب رینگ چار اچ پانچ ہے
ہاں
سبھی ب چار ہیں اور ایک سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں
ہاں جو آپ کو نیا لانا ہے نا اس کو جس روم میں کو رکھنا جس کے لیے وہ ہے اس کو وہ دو جو اس کا پرانا ہوگا وہ والے ففتھ والے روم میں رکھو
لیکن یہ وہ مطلب اچھا مطلب مجھے لگتا ہے وہ پرانا ہو ھم
ہ ب ر ڈالنے سے بہتر ہے کہ مطلب پرانا ہی رکھو
سوی ہمارے پاس دو ہیں پرانے اگر وہ بول لے تو
ہاں اگر دو دو ہیں نا پرانے ان دووں کو ایسیرا و وہ رکھو اور د روم میں پتا جب مہمان آتے ہیں نا پھر بستر س آارا اتارنا پڑتا ہے کبھی ماٹرس نیچے ہوتا ہے کبھی کم وال اوپر ہوتی ہے
نہیں ہم وہاں کریں گے نا کام ہم رکھیں گے نا وہاں مطلب اگر کیا ہے کہ مطلب ایک سائڈ سے رکھیں گے جو رزاائی ہیں ہو رہ سیں گ ایک سائڈ سے میٹ رف رکھیں گے دوسرے سائڈ سے کمبلے رکھیں گے ایسا کریے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے میں پھر بھی کہتی ہوں کہ کبھی کبھار نہیں ہوتی کسی کی طبیعت یا تو کبھی کبھار بڑا گھر پہ نہیں ہوتا چھوٹا ہی ہوتا ہے اگر ویسے رہے گا نا ویسے ایک تو چھوٹے کو بھی سوچنا نہیں پڑے گا مہمان آئے اس کو کیا ڈالنا ہوگا ویسے بیڈ پہ ہوتا ہے نا
بس ہاں ہاں
اس سے آسانی ہوگی نہیں ہی بڑھے کو اگر کوئی بزی ہوتا ہے کام میں مصروف ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر مہمان جائے گا اوپر سونے اس کو وہاں پہ بستر وغیرہ ڈال کے ہیں
نہیں آپ کی بات صحیح ہے
اس لیے بہتر ہے کہ ان دگوں کو اچھے سے مطلب بیڈنگ وغیرہ بستر وغیرہ ڈال کے رکھو اگر کوئی آ آ تا ہے کوئی پھر جب شفٹ کرتے پھر یہ م میںمان گیا دوسرا بھی آتا ہے کبھی کبار کوئی رات کو بھی بیٹھتا ہے
ہ جی جی
تو کبھی مصروع بھی ہوتے کام میں تو بہتر وہی رہے گا پھر آپ کو اپنی مرضی ہے لیکن میں مشورہ دے
نہیں میں تو سوچ رہی تھی ہم و صحی کریں گے لیکن م جو تو پرانے بیڑ ہیں نا وہ مجھے پسند نہیں ہے
پسند کیا پھر جب ال آپ کو پیسے دے گا تو پھر اس کے بعد پھر آپ ان دو کو بھی نئے دو لانا
ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہو گا
ہاں اچھی بات ہاں دیکھنا تو ہے اب جس کو جیب سے پیسے نکالنے ہوں گے اس کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے
ہوں
ہ ہ
ج جی د س اتنی زیادہ ٹینشن نے ابھی مجھے باپ وہ بول رہا ہے کرو گ یہ بہت مج بھی سمج نہیں آ رہا ہے میں کروں کو کیا کر
اس کو بھروسہ باپ کو بھروسہ ہوتا ہے نا بڑے پہ کہ بڑا کچھ ہیلپ کرے گا مدد کرے گا ہم اگر اس کو کچھ بولیں گے تو
ہمار گھر میں بیٹا ہوتی تو میں تو بہت ہیلپ کرتی لیکن میں بیٹا نہیں ہوں ن نہا میں بیٹی ہوں اس مجھے پتا سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں مطلب کہاں جاؤں کیا نہیں کروں
کوئی بات نہیں مجھے بازار جانا ہے میں وہاں سے آپ کو کال کروں گی
کوئی بات نہیں ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ
جچ